ہلو
ہلو
ہاں آواز نہیں جا رہا ہے
آ را ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کہاں ہے
کہیں نہیں گھر میں
او کیا ہو رہا ہے تھا
کچھ نہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں
ناشتہ وشتہ ہو گیا
ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں میرا بھی ہو گیا اور مہندی
ہاں جاتے ہیں ابھی دو تین دن نہیں جا رہے ہیں
سو کچھ سیکھے کہ نہیں ہاں ہم جاتے ہیں ابھی تو مہندی کی کلاس سے آ رہے ہیں
اں آج ہم نہیں گئے تھے
ہاں سیکھ جائیں گے وہی نا اچھا ہے
ہاں آپ سیکھے
ہاں ہم بھی سیکھے کچھ اور تھوڑا دن جانا ہے اس کا بعد اپنا جو ہوگا آڈر ملے گا تو جائیں گے لگانے تو گھر میں پریکٹس کریں گے
ہاں ہاں ہم بھی سامان ومان لائے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے
ہاں پریکٹس کرتے رہیے تبھی ہوگا ان تو صاف فرق نہیں آئے گا
ہاں
اور گھر میں کیسے
کیا چیز
گھر میں کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے
امی ابو کہاں گئے
گھر میں ہی ہیں
تم لوگ کتنے بھائی بہن ہو
ہم لوگ چار بہن ایک بھائی
کیا چی
چار بہن ہیں اور ایک بھائی ہیں
اور سب کا شادی ہو گیا
ہاں دو بہن کا ہوا ہے اور ایک بھائی کا دو بچے ہوئے ہیں
او تب کب شادی کرنا ہے تم کو
ابھی نہیں ابھی کچھ کچھ مطلب کچھ سپنا ہے میرا اس کو پورا کرنا ہے
پیر پے کھڑا ہو جاؤ پھر شادی کا سوچنا ہے اور یہ کا کاریا ایپ میں آپ کب سے ہے
ہوں ہے کچھ کچھ ہفتہ ہو رہا ہے زیادہ دن نہیں ہو رہا ہے
او او اچھا ہے اور کہیں گھومنے وومنے نہیں جاتے دوست لوگ سے
نہیں دوست لوگ کا شادی ہو گیا ہے
ہاں اب شادی ہو گیا تو اکیلے ہوں گے لیکن دوست لوگ رہتے ہیں تو گھومنے کے لیے اچھا لگتا ہے ساتھ میں
ہاں
موج مستی اور بولو کچھ تم
ابھی کیا کر رہے ہیں آپ
ابھی تو مہندی کلاس آئے تھے پھر جا رہے ہیں گھر
ہوں
تم کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں
کھانا وانا ہو گیا بن گیا
نہیں بنا رہی ہے بھابھی
او اچھا ہے اور پڑھائی کتنے تک کی ہے
پڑھائی انٹر تک کیے ہیں
اور اس سے آگے کا کیا ہے
اس سے آگے سوچ رہے ہیں ابھی نہیں کریں گے
کیوں
ایسے ہی اکیلے نا من نہیں کرتا ہے
ہاں اب بول رہے فرینڈ لوگ کا شادی ہو گیا تو کیسے من کرے گا ساتھ میں رہتے تب نہ جانے کا بھی اچھا ہوتا
ہاں
ہم بھی چھوڑ دیے پڑھنے کے انٹر تک ہم بھی کیے اب مہندی کلاس سیکھ رہے پھر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سوچ رہے اور کچھ کریں گے آگے
ہاں
ہاں اور بولو
ہاں بولیے آپ بھی
تم لوگ کا گھر کدھر ہے
ہم لوگ ہم جامع مسجد ہے نا نواڈی میں اس سے تھوڑا سا آگ ے ہے
میرا بھی گھر ادھر ہی مطلب تھوڑا سا الگ ادھر
آپ کا بھی وہیں پہ ہے
ہاں ادھر ہی ہے وہ مطلب جامع مسجد ہے نا اس سے گلی ہے
ہاں
وہی ہے میرا بھی گھر
چلیے پھر ساتھ میں جاتے ہیں سلائی سیکھنے
ہاں چلیں کیا دقت ہے اب مہندی والا ختم ہو جائے گا نا کلاس تب جائیں گے سلائی بھی سیکھیں گے اور پھر سوچ رہے میک اپ کا بھی کریں گے کورس
ہاں ہم بھی سوچے ہیں پر ابھی نا نئے اس کو ایک دو سال بعد
ہمم اور کھیتی باڑی ہو رہا ہے ابھی تو برسات کا دن ہے نا
ہاں ہو رہا ہے ابھی تو پانی ہی نہیں آ رہا ہے
ہاں ابھی پانی نہیں آ رہا ہے دس گرمی لگ رہا ہے گرمی لگ رہا ہے بس ہاں کرتے ہیں ابھی نہیں شروع کیے ہیں کرنے کے لیے
امم
بس بیج لگائے ہیں ابھی
ہ پانی آئے گا اس کے بعد میں سب کوئی کر ہو پائے گا
ہاں اور ابھی باڑا پڑا نہیں ہوا ہے نا پودا
ہاں
لگائیں گے آٹھ دن تک میں ابھی تو شروع ہوا ہے روکنے کے لیے
ہاں جس کا بورنگ ہے وہ سب میں کر رہے ہیں
ہاں جس کا پانی کا سویدھا ہوگا وہ کر رہا ہے اور آپ کی بہن کتنے کلاس میں پڑھتی ہے
ابھی نائن کلاس میں ہے اسکول گئی ہے آج
کیوں
نائن کلاس میں ہے ہمارے ایڈمیشن کرائی ہے
او اور آپ کی بڑی بہن لوگ
وہ لوگ تو اپنا مطلب آئی ہے میری بڑی سسٹر یہیں ہیں
ہمم
اور ایک اپنا گھر میں اس کا روپا روپا رہا ہے نا
ان لوگ کو کہاں گھر ہے
ان لوگ کسییا ڈی سائڈ میں ہے نہیں ایک کا کسییاڈی اور ایک کا ہے لوھر دنگا
اور
اور آپ کا کھانا وانا ہو گیا
نہیں ابھی تو جا رہے ہیں جا کے بنائیں گے کھانا
وہ کام ہی نہیں ہے
نہیں امی گئی گھر دان
ہمم آپ کو بڑی سسٹر نہیں ہے
نہیں ہم اکیلے ہیں بھائی ہے اس کا طبیعت خراب ہے گھر میں ہے
ہوں
مامی کا بیٹی یہیں رہتی ہے تو وہ بھی گئی ہے اسکول پڑھنے
ہوں ابھی تو اسکول اب لیٹ سے چھٹی ہوگا نا
ہاں تین بجے آج گئے تھے میں مہندی کلاس میں میں آئی ان کا بیٹا کا طبیعت خراب تھا بس جا کے کچھ کچھ یہ مہندی وہندی بنائے ہیں اور آرہے ہے
ہمم ہمم
آپ کیوں نہیں گئے آج مہندی کلاس
آج ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اسی لیے میں کل جائیں گے
اور اردو سب میں کتنا پڑھے ہیں
اردو زیادہ نہیں آتا تھا پر ابھی ٹیوشن کر رہے ہیں نہ تو آتا ہے
ہاں دین اسلام کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری
ہاں امی بول رہی ہے جاؤ ٹیوشن یہی پڑھی ہی ہے تو پھر جانے میں کیا دقت ہے تو جاتے ہیں گھر کے پاس ہی بہت اچھا پڑھائی ہوتا ہے
بہت سارے ہمارے اسلامک طور طریقے ہویں جاننا ہمیںے لیے بہت ضروری ہے کیا ہے کی دنیا اور آخرت میں بھی وہی کام آئے گا نا
ہاں اسی لیے امی سمجھائی اور بولی تو جاتے ہیں
اچھا کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھے ہیں اردو جانتے ہیں پڑھنے
ہاں
تھوڑا لکھ بھی لیتے ہیں قرآن پڑھ ہی لیے ہیں
ہاں
ہوں تو کل جانا ہے مہندی کلاس کتنے دن میں کورس پورا ہوگا
ایک مہینہ کا کورس تھا ہو گیا ہے کمپلیٹ
پھر تو آڈر ملے گا تو جائیں گے لگانے
ہاں
اچھا ہے پیسہ بھی تو اچھا ہے اس میں ہوں لیکن ابھی تو اتنا آرٹسٹ بن رہے ہیں نا سب مہندی ہی لگانے والا کون کتنا لگوائے گا
ہاں جس کا قسمت میں جتنا ہوگا اتنا ہی سب کریں گے نا
رزق میں جتنا ہوگا وہ اتنا ہی ملے گا ہی اسے
ہاں
ابھی گھر میں کون کون ہے
ابھی میں سب کوئی آج بھائی کام میں نہیں رہے ہیں تو سب کوئی گھر میں ہی میری سسٹر آئی ہے بڑی سسٹر تو سب کو بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا لگتا ہے فیملی میں زیادہ کوئی رہتے ہیں تو ہمارے گھر میں تو زیادہ ہے ہی نہیں
ہاں میری سسٹر لوگ آتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے بیٹھ کے بات وتھ کرنے میں
ہاں پہلے زمانہ کا بات بھی بتاتے ہیں نا بڑی جو ہے ہم سے وہ لوگ
میری بڑی سسٹر تو اتنا دین اسلام کے بارے میں جانتی ہے سب کچھ بتاتی ہے نا
ہ اچھا ٹھیک ہے پھر
ٹھیک ہوں